نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے مجھے آ رہا تھا بزی
اچھا
ہمم ہاں ہاں آپ کو ابھی کتنے پینڈنگ ہے
ابھی مجھے ہے ایک دو تین
ٹوٹل کتنے ہوئے آپ کو مطلب اس کو آتے ہے نا اس کو آتے ہے نا فائیو فائیو ٹاسکس
ہاں ابھی مجھے چھ کرنے ہیں
اچھا آپ نے ٹوئینٹی فائیو کیے ہے
ہاں ٹوئنٹی فور کیے ہاں اس میں مجھے ساتھ ہو گئے ضائع وہ جو اس پہ یہ ہوتا ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ آپ کو وہ نہیں کرنے ہیں نا کہ نہیں اچھا ٹھیک
اب میں آج کروں گی یہ کمپلیٹ پھر کل آئے گا دوسرا ٹاسک
اچھا پھر جب تھرٹی ہو جائے گی کمپلیٹ پھر آئے گا نیا ٹاسک
ہاں پھر دوسرا ٹاسک
اچھا ٹھیک اچھا آپ یہ پانچ بار کر سکتی ہو مجھ سے بات مطلب آپ کو نہیں چاہیے کیونکہ فائیو فائیو بار دوسرے نمبر پہ کرنا ہوتا ہے کہ نہیں ایک
نہیں یہ کر سکتے نہیں کر سکتے مطلب دس تک تو کر سکتے ہیں لگ بھگ پھر آ آپ کو کوئی نہیں ہے پھر اور کوئی
ہاں ہو مجھے ہے نا پھپری بہن وہ نشات کی اس کو بھی نہیں لگ رہا ہے مجھے کال اب مجھے دو ہاں ا مجھے ہے نا وہ دوسری پھپیری بہن وہ پاپور میں رہتی ہے وہ وہ اب کرے گی مجھے شام کو مجھے کل ہم نے اس کے ساتھ میں نے ایک بار کیا اب دوسریے بار پھر میں نے کیا نا نہ اس کو جاتی تھی ہاں ہو نہ اس کو ہو رہا تھا نہ مجھے ہو رہا تھا اب آج شام کو وہ جاتی ہے وہاں شرین باغ ہممم اسی لیے اب میں شام کو کروں گی ا پھر اس کے ساتھ کوئی بات نہیں اگر آپ کو ہوگا ٹائم ٹو آپ کے ساتھ
ٹھیک ہے
اور
مجھے ہونے چاہیے نہیں آپ کو پ میں نے آپ سے پہلے کیا ہے لیکن مجھے ٹاسک ہی نہیں ہو رہا ہے ٹائم آتتا آتا تھا اسکول سے ٹیوشن ٹیوشن سے درسگاہ تو ائم اب آج چ گرمیوں کی ہی چٹیاں تو اب میں بیٹھی ہوں اور اوپر سے آئرن بھی کر رہی ہوں
اچھا ٹھیک اچھا کیا لیکن گرمی بہت ہے پتہ ہی نہیں پتا ہی نہیں چلتا ہے ٹائم کہاں سے نکل دس منٹ اوپر ہو گئے میں نے اچانک نظر ماری تو میں نے بولا ابھی آپ کو دس منٹ اوبر ہوں گے خود
پر بور نہیں ہو گئے ورنہ ایک ہی بار کرنے سے بور ہو جاتے ہیں
ہاں آپ کس کے ساتھ اور کرتی
کزنز ہے میرری ہم انہیں کے ساتھ کر اور آئ منندر نے آپ کا نمبر دیا کیونکہ مجھے ان کے ساتھ اب ہو ہی نہیں رہا تھا
اچھا ٹھیک
ہمم لیکن مجھے لگتا ہے مجھے ان کے بغیر جو لگتا ہے مجھے ان کے بغیر آپ ہی کے ساتھ مزہ آیا ہم کرتے ہیں نا بات وہ بات جو ہم نے کی ہوتی ہے
ہاں میں نے پرسوں مجھے ائمن دی نے دیا کسی شاید تابش اس کا نام اس اس کی شادی ہوئی ہے اس کے دو بچے ہیں اس کو بھی مزہ آیا میرے ساتھ اس نے بولا پھر مجھے فون کرنا کر میں نے کہا کوئی بات نہیں مجھے آپ کا نمبر سیو ہے آپ بھی کرنا وہ بھی کہے آپ کے ساتھ مجھے مزہ آیا اور میری دوسری ساری بہن ہیں نا نشااد میں اس نے کہا وہ بھی اچھے اس کے ساتھ بھی مزہ آیا میں نے بولا ہاں کوئی بات نہیں لیکن اس کی شادی ہوئی ہے لیکن وہ بھی کیون اچھی ہے وہ بھی اچا ہم بھی کرے تھے ایسے ہی بات
ان اس بات سے بور ہو جاتا ہے نا
ہاں
اور کیا کر رہو ہو
بس سوئی ہوو میں نے ت کیا ل نیچے نہیں نیند نہیں چڑتی ہے مجھے مجھے جانا ہے نا ابھی بابھی کے ساتھ پہلے ڈاک کے پاس وہ پرائیویٹ جاتی ہے
نیند چڑتی ہے
نہیں نہیں مجھے کہاں نہیں چڑتی ہے ایسے گرمی ہے نا یہ ہے پان دان دورت پتھر ہ
نیٹ ورک کا ایشو ہے
ہاں وہ ہوتا ہے بیچ بیچ میں نیٹورک کا ایشو ہیلو ہیلو
نیٹ ورک ایشو ارا
ہاں یہ آ جائے گا ٹھیک کود ہی جائے گا آب ٹھیک
ہاں ہواہوا
ہاں میں کیا کہہ رہی تھی میں بھول گئی ہوں
مزہ آیا
ہ اب اب مجھے بھابھی کے ساتھ جانا ہے اس کو پرائیویٹ جانا ہے چار بجے ہم نے نکلیں گے یہاں سے آپ ساڑھے تین بجے تو جائیں گے پھر مجھے خود جانا ہے ڈاکٹر کے پاس شام کو مجھے
اچھا
اپ کیا کریں گے پھر میں دیکھوں گی وہاں سے کب آؤں گی مجھے نہیں لگ رہا ہے شام کو میں پھپھیری بہن کے ساتھ کروں گی
اب میری سات کار
کوئی بات ہے کیونکہ میں لیٹ آؤں گی نا شام کو اسی لیے آپ کتنے بجے سوتی ہو
ہم سوتے ہیں کیونکہ ابھی مجھے کام بھی لکھنی ہے
اچھا ٹھیک
سوچو لگ بھگ گیارہ بجے
اچھا ٹھیک اچھا بچے کو لیٹ ہی سوتے میں ہم بھی کاتے ہیں کھانا پھر لگتا ہے برتونوں کے ساتھ دس ساڑھے دس پونے گیارہ تک لگتے ہیں پھر آپ جانا ہے نا ہمیں ڈاکٹر کیا اس کو
انتظار میں نیند ہی نہیں آتی ہے
نہیں میں کل بھی سوئی ڈیھ بجے میں پھر فون چلا رہی تھی اس کے سھ بھی متب بات ہے وہ کری تے ایسے ہی سیدھے وہ آپ کو نہیں لگ رہا ہے میں نے کہا آپ کیا کر رہے مجھے بھی نہیں آاںس سے لگ رہا ہے پھر اس نے کہا آئی من دیدی کو اس نے کہا نیٹورک ایشو ہے تو کل ہو جائے گا بہت کا یہ ہوا ہے کل ہو ج جائے گا ٹھیک پھر ہم نے خالی ایک ایک ٹاسک کیے تو بس اور
بس
اور سناؤ کچھ اب کب گ گھومنے کب اب جانا ہے اب تو چھٹیا چھٹیاں ہو پہلے تو آپ تو کل ہی گئے تھے پرسوں ہاں کل ہی گئے تھے تو
ہاں کل ک کال گئے تھ
اچھا ٹھیک
ہوں
آپ جاؤ حل کی نہیں
ابھی نہیں جائیں گے ابھی ہے نا سمر ویکیشن کی کام
ہاں کام تو بہت دیا ہوگا انہوں نے
ہاں پندرہ دن کی چھٹی ہے ان لوگوں نے ڈیڑھ مہینے کا
ہاں سبھی کہہ رہے انہوں نے بہت دے دیا کام
ہاں اوپر سے اسپورٹس کا کام بھی
ہاں لیکن گرمی بھی بہت ہے
ہاں
آئرن سے تو بھی زیادہ ہوتی ہے گرمی
ہاں اوپر زیادہ جل رہی اگر
اس ٹائم اور د کو کرو چھ بجے کے بعد ہوتی نا پھر بھی ٹھنڈی
مجھے جانا ہے نا کا
اچھا درس گاہ جانا ہے کتنے بجے جانا ہے اچھا ساڑھے چھ وہاں سے کتنے بجے آتی ہو پھر
وہاں سے اتی ہوں میں ساڈھے سات پونے آٹھ کبھی
اچھا ٹھیک وا وہیں پر ہے درسگاہ
ہاں درس گاہ تھوڑا دور ہے مطلب میرے گھر سے تھوڑا سا دور چلنا ہے پانچ منٹ میں پہنچ جاتی ہوں
وہ کہاں دور ہے تو پھر بھی نزدیکی ہے اچھی بات ہے
شام کو پھر بھی ہوتا ہے نا مطلب یہ
ہ پھر آتا ہے کوئی ساتھ وات وہاں سے لڑکیا اور ہے
ہاں بہت ساری میرے گھر کے ساتھ مطلب آتی ہے نا میری
ہاں مل جل کے آنا چاہے کیونکہ آج کی حالات مطلب ٹھیک ہے مل جل کے آنا چاہیے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاں پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے
پھر شام کو چھوڑتی ہے ماما بھائی کو درس گاہ
اچھا ٹھیک
ہوں
اچھی بات ہے اور اور کیا سناؤ میں آپ کو اب
آپکی بھابی بیمار ہے
اس کو نا کنسیو ہوا تین بار اس کو بیبی ابھی نہیں ہوا ہے تین بار ہوا اس کو کنسیو تو پھر ہوئے ابورشن اب اس کو ہوا ہی نہیں کنسیو تو اس لیے وہ جاتی ہے گائنی ڈاکٹر کے پاس اب اس کو آج جانا ہے اپوائنمنٹ آج ہے اس کو
ہوتی چار بجے پانچ بجے وہ آتی ہے لیکن جانا ہوتا ہے چار بجے وہاں وہ نہیں چل ہاں نمبر ویس وہ ویسے نہیں دیتے فون پہ نمبر
تو وہیں جا کے پاکڑ لو
ہاں ہاں وہی جا کے پا کڑلےوہ نہیں مانتا ہے وہ اس نے کہا میں نے بولا اس کو فون پہ کیوں نہیں نمبر پا کرتے اس نے کہا پچھلی بار ہوا یہاں لڑائی تو اس لیے میم نمبر نہیں جو آئے گا تو اس کو ملے گا نمبر آں میں نے بھابھی کو بولا ہم چار بجے نکلیں گے یہاں سے تو پھر پانچ پانچ چھ بجے آتی ہے پانچ کبھی آتی ہے ساڑھے پانچ کبھی آتی ہے چھ بجے ٹریفک ہوتا ہے نا وہ آ اپنی گاڑی میں آتی ہے اس لیے پھر مجھے خود بھی جانا ہے ڈاکٹر وہاں آ کے جانا ہے مجھے اپنے ڈاکٹر کے پاس وہاں علم گری بازار ہاسپٹل میں وہ اچھی ڈاکٹر ہے ہمیں جاؤں گی شام کو وہ نائٹ پہ ہوگی ڈیوٹی اس کی
اچھا
ہاں
اور آپ کیا پکایا سالن
اب ہمیں کچھ نہیں ہے شام کے لیے آپ کہہ رہے کیا پکائیں گے ہم نے ساگ بھی پکایا تھا ٹماٹر بھی پکایا یہ فراش بیھنڈی بھی پکایا اب کیرٹ کیا پکائیں کہ تنگ آ گاے ٹماٹر اور بینگن بھی پکائی کہہ رہے کیا پکائیں گے شام کو آلو بھی پکایا تھے اس میں یہ
بس اایک ہی سالن بور ہو جاتے ہے
کہ رہا نا بڑا اور آپ کیا کھائیں گے آپ کیا کھائیں گے
ہاں اب آڈر کرو اب کچھ
آہوں میں کا میں کہاں زیادہ کھاتی ہوں باہر کا میں کھاتی ہوں کبھی کبھار یہ بریانی مجھے پسند ہے اور کبھی کھاتی ہوں موموز بس زیادہ نہیں میں باہر کا نہیں کھاتا چپس وپس وغیرہ یہ بھی نہیں کھاتی ہوں پرسوں ہم نے کھایا نا وہاں جب سن مرگے گئے تھے وہاں پر ہم نے کھانا کھایا وہ بھی کہاں مجھے دیتا ہے باہر میں خود بھی نہیں کھاتی ہوں چپس وپس یا نا لیکن موموز مجھے پسند ہے وہہ نہیں کھانے دیتا مطب
موموز سب کو پسند ہے
لیکن کھاتی ہو وہ چوری چوری کھاتی ہوں کبھی جاتے ہیں نا بھابھی اور میں پھر ہم جاتے ہیں ریسٹورینٹ جاتے نا آٹا کچھ لانے تو چڑھتے ہیں وہی سے تو کھاتے ہیں پچھلی بار ہم گئے کپڑے لانے تو پھر ہم چلتے چلت ہ پھر ہم نے تین بج گیا ہم نے بولا اب تو بھوک لگی تو میں نے بولا چلو ہم ریسٹورینٹ چلتے ہیں تو کہہ رہے آپ کیا کھائیں گے میں نے بلا چلو ہم کھائیں گے بریانی اسے بولا تو پھر ٹھیک ہے پھر ہم نے بریانی کھائی اس میں بھی ٹیسٹ ہے کبھی کبار وہ زیادہ نہیں کاتے ہیں ایکسس ہوتا ہے نا زیادہ میں زیادہ نہیں نکالتی ہوں کبھی کب ارا
لیکن مغل دروار کی اچھی ہوتی ہے
یہ جو مل اسٹاپ پہ ہے
جناکرا نگرر میں
ا ہم نے پچھلی بار میں گئی تھی ہسبینڈ کے ساتھ کو جانا تھا کہیں تو اس نے بلا آ جا میرے ساتھ میں نے کہاں آپ اس کو شاید لال چکی کہیں جانا تھا بولا اپ فری ہو میں نے بولا ہاں مجھے کیا کام ہے تو اسے بلاؤ جو میرے ساتھ پھر ہم آئی نا وہاں سے اس نے کہا کیا کھاؤ گی اپ مچھ پتہ ہے اپ کو بریانی پسند ہے میں نے ہاں بولا ہاں ہم بریانی وہ کہاں دیتا ریسٹورینٹ چھنا وہاں بولا تھا ہے گاڑی میں کیا پھر میں لوں گا آپ وہی کھائیں گے نا نہیں میں لاؤں گا گاڑی میں اس کو لیکن ٹیسٹ ہی نہیں تھا اس نے کہا یہ مشہور ہے ندر پر یہاں کرائ نگر میں پتا نہیں کہاں اس نے لایا تھا لیکن وہیں پر جہاں پر سڑک پہ بھی وہ کھاتے ہیں آ گے ٹیبل لگا لیک اس کو مجھے ہاں مجھے ٹیسٹ نہیں اس میں آیا نہیں کہ کیا بتاؤں
پتا ہی نہیں کسی اور نے بنایا ہوگا
ہاں لیکن اس میں کہ بریانی مشہور مشہور ہےاں یہاں پر ہے نا مل اسٹاپ پتا ہے
کہاں پہ
مل اسٹاپ پتا ہے الی آپ کو پتا ہے ہم کتنا ٹائم ہو گیا
ا